بتا تو بتا تو بجوا جے شری رام کیا حال چال ہے
بہت خوب عمدہ حال چال ہے آپ بتائیے
جی بہت بہ ترین جی آپ کی آواز تھوڑی صاف نہیں آئی
ارےا جگا آپ نے کھانا کھایا کی نہیں
جی بالکل کھانا کھا لیا
انشاء اللہ بہت خوب کیا کھایا آج آپ نے کیا بنے کہ ابھی مطلب کس نے بنایا بھابھی جان ہے پھوپپی جان ہے خالو جان ہے
جی بھابھی جان کے ہاتھوں کا بنا ہوا مٹن گریوی تھی آج ہمارے یہاں پر
اچھا بہت ہی عمدہ بہت عمدہ مطلب
مطلب بھابھی جان کو مٹ مٹن کلیجی زیادہ پسند ہے تو بھابھی جان وہی بناتی ہیں کیا کریں
انشاء اللہ بہت خوب مطلب آپ کی تو دعوت چل رہی ہے
جی بالکل آج تو دعوت نوش فرمایا ہے
انشاء اللہ بہت خوب آپ کو بہت خدمت والی ہے تو آپ کو اتنی
کے آج
ان شاء اللہ بہت عمدہ بات بول رہے ہیں آپ تو بہت خوش قسمت ہے جو آپ کے بھابھی جان نے آپ کو کلیجا ولیجا جو بنا کے کھلایا ہے
جی بھابی جان بنا لیتی ہیں کہ بھابی جان کی بھی جیب کندھے پر رکھی رہتی ہے تو بھابھی جان یہ چکن مٹن ہی بناتی رہتی ہیں دن رات
مطلب آپ کی بھابھی جان چٹوری ہے
جی بھابی جان چٹوری ہی ہے کیا کریں
جیپ چٹوری ہے بھابی جان کی بہت خوب بہت خوب اور بھائی جان آج کا موسم کیسا ہے
جی آج کا موسم پتہ نہیں کیسا ہے
سرد ہے خوشنما ہے
جی کبھی سرد ہے کبھی خوشنما ہے کبھی گرمی ہے کبھی عمس ہے بس یہ ہی چل رہا ہے
یہی تو وہ آ خدا کی کیا ہے کیئہر بھر پا رہے ہیں خدا اپنا
جی خدا جی اپنا کیئہر بھر پا رہے ہیں جی
انشاء اللہ بہت خوب فرما رہے ہیں آپ
جی آپ کیا کھا رہی ہیں
میں دال کھا رہی ہوں اور روٹی کھا رہی ہوں ہماری بھابی جان نے ہمارے لیے یہ ہی بنایا ہے ہماری بھی بھابی جان ہے
جی آپ کی بھابی جان نے دال بریانی بنائی ہے پھر آپ کے لیے
دال بریانی نہیں ہے صرف دال ہے
صرف دال ہے ارے یار آپ کی بھابی جان ہلکی رہ گئی
بہت ہی ہلکی رہگئی
اور کیا آگرے کی لگتی ہیں
ہاں بالکل صحیح فرمایا آگرے کی وہ آپ کو کیسے مطلب یہ محسوس ہوا
جی ہم پڑوسی ہی ہیں
انشاء اللہ ہاں انشاء اللہ ہاں آپ بہت خوب فرمایا آپ نے ویسے ہم دیکھ پا رہے تھے کہ آج آپ اپنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے چاروں طرف مطلب وہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ درخت لگا رہے تھے میں نے دیکھا آپ اور آپ کی کوئی شاید وہ
جی ایک ہے دوست بے روزگار بیچارے وہ کیا کرتا وہ یہی درخت لگاتے رہتے تہ چار
اچھا
جی بے روزگاری کے عالم میں یہ ہی کر لیں اور تو کیا ہی کر سکتے ہیں
کیا خوبصورت بات کہی آپ نے یہ تو جینتی ہی نہیں بلکہ زندگی کا ہے اہم حصہ ہیں جس کو آپ لگا رہے ہیں یہ تو بہت آپ نیک کام کر رہے ہیں
جی اللہ تعالی ہمیں یہ ایسی نیک قسمت دی اللہ تعالی نے کہ ہم یہ نیک کام کر سکیں
آپ کو اس کا ساداب ملے گا بہت بڑا مطلب ا آپ کو اس کا بہت ثواب ملے گا
جی بالکل ثواب کے لیے ہی بیٹھے ہیں لیکن ثواب سے زیادہ چیزوں کو غور نہیں کرتے بس اپنا کام کرے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالی گا
ہوں بہت خوب آپ کی نیت تو بہت ہی پاک ہے
جی بالکل نیت پاک ہی رکھنی ہوتی ہے باقی تو اللہ تعالی کے اوپر ہے وہ کریں گے
اچھا تو جانوروں کے لیے بھی پناہ گاہ بنایا ہے کیا آپ نے
جی جانوروں کے لیے چھوٹا موٹا پناہ گاہ ضرور ہے آس پاس میںوی میں جانور رک جاتے ہیں اس کی دیکھ ریکھ کا کام کر لیتے ہیں کھانے پینے کا انتظامات کر دیتے ہیں ان کے لیے بس اس سے زیادہ کیا ہی کریں غریب انسان
بہت خوب یہ آپ کا جو متر ہے وہ تھوڑا مجھے خود غرضی لگتا ہے ایک دم خود غرض انسان لگتا ہے
جی خود غرض ہی کہہ لیجے بھلے لگتا کیا ہے ہے ہی کیا ہی کہیں اس کے بارے میں تو کہہ رہا ہوں
بہت ہی مطلب بہت ہی بےکار انسان ہے یہ آپ کا جو دوست ہے ہوں اور ویسے یہ درخت تو بارش لانے کا بھی ام حص اہم کردار ادا کرتے ہیں اور فضا میں نمی بنائے رکھتے ہیں ہے نا
بالکل بالکل بہت بہت ہی خوب فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرمایا ہے فضا میں نمی رکھنے کا برسات کو زیادہ سے زیادہ لانے کا یہ سارا کام درختوں کا ہی ہے
ہوں جی بالکل اور اس سے موسم بھی خوشگوار ہو جاتا ہے
جی بالکل خوش نما موسم ہو ہی جا تا ہے جیسا یہاں پر ہے جتنے آیادہ رکھتے ہوں گے اتنا ہی خوش نما موسم دیکھے گا
اچھا بہت خوب فرما رہے ہیں آپ اور اور کیا بتائیں آپ کو لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں پودوں کو کاٹ رہا ہے آپ کے جو بڑے بھائی جان ہیں نا وہ یہی کام کرتے ہیں
جی بالکل وہ تو خیر اب کیا ہی کہیں ہیں ان سے وہ تو لڑنے
بہت ہی نا سمجھ انسان ہے وہ
جی بالکل اور ان کا کام ہی یہی ہے کاٹنے کا
بہت ہی مورکھ انسان ہے کیا کریں اس کا
جی کچھ نہیں کر سکتے بخش دیتے ہیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی دیکھ
ہوں وہ تھوڑا لالچی قسم کے بھی ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ
دو دو ارجسٹ منٹس
ہوں وہ تو کہہ رہے تھے کھانے پینے کے پھول لگاؤ درخت لگاؤ ہم نے کہا کھانے پینے کے درخت سے کیا ہوا ہوا دار بھی تو ضروری ہے
بالکل ہرتاریخ اندر تو ہونا ضروری ہے
ہوں اب ان کو کون سمجھائے یہ انسانیت کا اصل پیغام ہے نا اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں
ارے بس لالچ میں ہے لالچی انسان ہے
خیر کوئی بات نہیں خدا ان کو سدبدی دے گا
جی خدا سدبدی دیتے ہیں
ہوں دے دیتے ہیں کبھی کبھی
اچھا تو پھر ٹھیک ہے پھر تو بالکل انہیں اچھی بدی عطا کریں اللہ تعالی
ہوں
اور فرمائیے آج کا کیا رہا دن کا
دن کا یہ رہا کہ بس آج دفتر گئے تھے وہاں ہمارے جو حضور ہیں انہوں نے آج ہماری کلاس لگا دی
کیا بات ہے کس بات پر لگا دی
کام چوری کر رہے تھے ساتھ کے ملازم اور تو س کیا کرتے ہیں جب ساتھ کے ملازم کام چوری کرتے ہیں تو آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے
جی بالکل ایک مچھلی اس پورا تالاب بھی گندا کر دیتی
ان شاء اللہ بہت بہت درست فرما رہے ہیں آپ یہ یہ یہ ہوا ہمارے ساتھ
تو وہ وہ مکار آپ ہی تھے
ہ نہ نہ نہ اللہ تعالی جانتا ہے وہ انسان ہم نہیں تھے
تو آپ میں
ہوں بہت عمدہ فرما رہے درست فرما رہے آپ صحیح سمجھیے بہت محنت کش انسان ہیں
جی بالکل یوں ہی آپ کو ٹینڈو نہیں کہا جاتا
ٹینڈو
ہوں
ہوں تو یہ کیا ہے تھوڑی سی آ مسرت ہے ہماری بھی ہم سب مل کے کیا بولتے ہیں کام کو کریں پر کیا ہے ملازم سمجھتے ہی نہیں ہے اس بات کو
جی ملازم تو آج کل کے ایسے ہی ہو گئے ہیں دفتر وں میں کیا ہی کریں کام دھندے پہ دھیان نہیں ہے پھر ان کے جوابات تے ہیں بس سناتے ہیں ان کے چکر میں سب کو تب جا کے عقل آتی ہے
بہت خوب بالکل عمدہ بولا ہے آپ نے میڈیا اور سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے پیغام پھیلائے جاتے ہیں کہ ہم کو کام نہیں کرنا کام نہیں کرنا
ہوں جی بس وہی بات ہے سوش ل میڈیا کا اپیوگ کیا ہے کہ آج کل سماج میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے
ہوں
اور جس کے جس کے کارن کیا ہے کہ آلس اور مکاری سب سے زیادہ چھاتی جا رہی ہے یواؤں کے اندر
بالکل یہ چیز تو بہت دیکھنے کو ملتی ہے آپ کے آس پاس بھی دیکھنے کو ملتی ہوگی آپ کو
جی ابھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے سوشل میڈیا میں بالکل آنگ گڑھائے ہوئے بیٹھے ہیں ہمارے کار متر
پوری دونی میں اپنے سنے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں ریل بھیجے جا رہے ہیں ریل سوشل میڈیا نے کیا ہے کہ قبضہ کر لیا ہے دماغوں پر قید کر لیا ہے انسان کو انسان کو انسان نہیں رہنے دے رہا
بالکل بالکل اب آپ صحیح سمجھ رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں آپ یہ چیز لوگ تو کھانا پینا بھول جاتے ہیں
جی بالکل کھانا پینا بالکل بھول جاتے کھانا پینا کھاتے وقت بھی انہیں وہی یہ سوشل میڈیا اپنے آس پاس میں تب ان کے نوالہ اترتا ہے گلے سے
صحیح فرمارہے ہیں آپ ایسے لوگوں کا نا کچھ علاج کرنا چاہیے
جی ان میں سے ایک آپ بھی ایک ہیں خیر پر کیا ہی کہیں
نہیں نہیں ان کی حفاظت کریں گے جو ایسے آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں
جی بالکل
ہم تو نہیں کرتے ہم تو انشاء اللہ بنا دیکھے کھانا کھا لیتے ہیں اور ہم تو اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں کام کروا لیتے بھابھی جان کے سات میں تھوڑا بہت
جی بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں آپ اگر بھابی جان کے ساتھ میں بھی کام کروا لیتے ہیں تو کیا ہے کہ اکیلی ذمہ داری اچھی نہیں ہوتی ساتھ میں کام کروا لینا ہی چاہیے
اور ہم ان کی جو آویاری اور نگوانی کو بھی مطلب ان کی نگوانی میں بھی رہتے ہیں
ارے واہ بہت اچھے بہت اچھے مطلب یہ آپ کہ زمین سے جڑے ہی ہوئےہے ویوہار کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے جڑے ہوئے ہیں عہدے میں آپ بڑے ہیں ہائٹ میں آپ چھوٹے ھٹی ہیں پر آپ دیکھے زمین سے جڑا جڑا ہوا کتنا ہے
ارے انشاء اللہ نظریہ ہے یہ تو آپ کا آپ کا مطلب مطلب کیا بولے آپ استاد کا نظریہ کتنا انیک ہے
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں بالکل بہت خوب فرمایا ہے آپ نے
دھنیہ واد دھنیہ واد ویسے ہمارے گھر میں آج لکڑی کا کام چل رہا ہے بہت مکار انسان آیا ہے بہت کام چور ہے
جی ایسے کام چور لوگوں کی کمی نہیں ہے سماج میں بھرے پڑ رہے ہیں ان میں سے ایک شاید آپ کے یہاں بھی پھنس گیا ہے آ کے
صحیح میں بہت خود گرضی انسان بہت خود غرض انسان ہے ترقی کے نام پہ کام کی ترقی تو کر رہے نہیں کرتا نہیں ہے آکے پورے دن آلس پھیلاتا ہے اور سوتا رہتا ہے
جی مجھے کہیں نہ کہیں ہمارے دوست رادھے جیسا لگ رہا ہے
ارے انشاء اللہ آپ بالکل درست منواے ہیں آپ کے دوست جیسا ہی ہوگا وہ پک
جی بالکل ایسا ہی لگتا ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ جو بھی نوکری کے نام پر دف تر میں جا کر صرف آلس پھیلاتا ہے اور چائے پیتا ہے دن کی پانچ
ارے رے کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ ان کو سدبدھی دے
چلو ٹھیک ہے باقی کا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ تعالی رحمت بخشں جی اب ہم آرام کرتے ہیں
بالکل آرام کیجیے
خدا حافظ
ملتے ہیں جلدی آپ سے دعاوں میں یاد رکھنا
جی بالکل اللہ حافظ
اللہ حافظ